وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ ہوں اور کیسے آپ
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہو
ماشاء اللہ میں اچھی ہوں خیریت سے ہوں اور آپ کی اماں جان ابا جان کیسے
ہاں اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں
اللہ کا شکر ہے وہ بھی خیریت سے ہیں سبھی اچھے ہیں ماشاء اللہ
تو آپ کیا کر رہی ہو ابھی
بس میں کچھ تصویر پڑھ رہی تھی اللہ کی عبادت میں تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ اچھا تھوڑا بات بھی کر لیا جائے ساتھ ساتھ
تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی میں نے میرا تو ڈنر ہو گیا ہے اور آپ کا ہو گیا رات کا کھانا کھا لیا آپ نے
ہاں ہاں میں نے بھی ابھی ابھی کھا لیا تو میں سوچ رہا تھا کہ مطلب کہ آج کل ٹیکنالوجی کتنی مطلب کہ بڑھ گئی ہے ہے نا
اسی آپ نے درست فرمایا
تو آج مطلب کہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی اہمیت کتنی اہمیت ہے اس کی تو مطلب کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے آج کے دور میں مشکل سے کوئی ایسا کام ہوگا جو ٹیکنالوجی کے بغیر کیا جاتا ہو تو ٹیکنالوجی ج نے ہماری زندگی کو آسان تیز اور مطلب کہ زیادہ مطلب کہ منظم بنا دیا ہے تو ٹیکنالوجی سے مراد وہ تمام مشینیں ڈیوائسیز اور سسٹمز ہیں جو انسان کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں موبائل فونز کمپوٹرز انٹرنیٹ اسمارٹ واچز اور دوسریے ڈیجیٹل چیزیں ٹیکنالوجی کی مثال ہے آج ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود لوگوں سے چند سیکنڈس میں برابر کر سکتے ہیں تو تعلیم کے مادھیم میں ٹیکنالوجی کا بہت ہی بڑا کردار ہے اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اور نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پہلے کسی مطلب پہلے کسی ٹاپک کے بارے میں معلومات ڈھونڈھنے کے لیے لائبریری جانا پڑتا تھا لیکن آج انٹرنیٹ پر سب کچھ آسانی سے مل جاتا ہے تو ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو بھی بہت ہی آسان بنا دیا ہے آج ہم ویڈیو کالس میسیجز اور ای میلس کے ذریعے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے فورا بات کر سکتے ہیں جو لوگ دور ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کے قریب محسوس کرتے ہیں تو آپ بتائیے کچھ
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں بہت ہی رضامند ہوں آپ کی باتوں کے ساتھ جو خیالات بھی ہیں اس بارے میں کافی اعلی د عرصے کے ہیں اور جو ٹیکنالوجی جی ہے یہ آج کے آج کے معاشرے میں ہمیں جینے کے لیے جی بہت مائننگ ہو چکا ہے آج کل آپ دیکھیے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ چاند پہ جا رہے ہیں کوئی مارس پہ جا رہا ہے تو یہ سب ڈیلی لائف سے لے کر بڑی بڑی چیزوں کے لیے ہر چیز کے استعمال میں جو ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے وہ کچھ اور ہی ہو چکی ہے تو بس اب یہی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا غلط فائدہ جو غلط استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے سے نعمت کی طرح ملی ہے اسے ہم اچھی طریقے سے یوز کرنا چاہیے لوگوں کے بچوں کے مستق بل کو اچھا کرنے کے لیے ہے لوگوں کو اچھے رسق دینے کے لیے ہے بٹ اس میں بھی کچھ لوگ اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیے میرے ساتھ فراڈ ہوتے ہوتے رہ گیا انہوں نے مجھے پیسے کا لالچ دیا اور فہرست دنے بول رہے تھے جاب کے لیے اور انہوں نے مجھے ٹھگ لیا تو ایسے ایسے بدسلوکیاں ایسے سے یہ جو چھوٹا پے ا نیات کے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں بچ کے رہنا چاہیے ٹیکنالوجی کا غلط بھی کتنا فائدہ اٹھا رہا جا اٹھایا جا رہا ہے
ہاں بالکل تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ تجارت اور بزنس کے شعبے میں ابھی ٹیکنالوجی بہت ہی اہم ہے آن لائن شاپنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس نہیں خریدو مطلب کہ فاروق کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے لوگ گھر بیٹھے سامان آڈر کر سکتے ہیں اور آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں تو اس سے وقت اور مطلب کہ محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے تو صحت مطلب کہ صحت کے مادھیم میں ٹیکنالوجی نے بہت ہی ترقی کی ہے ڈاکٹرس ایڈوانسڈ مشینس کی مدد سے بیماریوں کی مطلب کہ تشخیش کرتے ہیں آن لائن میڈیکل سروسز اور ہیلتھ ایپس بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے علاج زیادہ بہتر اور ان آسان ہو گیا ہے تو ٹرانسپورٹ کے نظام میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے تو ماڈرن گاڑیاں ٹنز اور ایروپلینس ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ محفوظ اور تیز ہو گئی ہے جی پی ایس سسٹم کی مدد سے لوگ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی نے تفریح کے ذریعے بھی زندگی کو ملک رنگین بنا دیا ہے لوگ موویز دیکھ کھیلتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس لوگوں کو اپنے خیالات شیئر کرنے کا موقع دیتے ہیں تو لیکن ٹیکنالوجی کے کے کچھ نقصانات بھی ہیں زیادہ موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال وقت کا ضائع کرتا ہے مطلب کچھ لوگ سوشل میڈیا کے کہ اتنا اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کی تعلیم اور صحت متاثر ہوتی ہے تو اس لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ ملب کہ متعدل اور ذمہ داری کے اسصحات ساتھ کرنا چاہیے تو ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے آج کل لوگ مختلف مطلب کے ملکوں کے میں مطلب کہ اضافہ ہوتا ہے نا
جی جی جی ہر ایک مخلوق کو آپ دیکھیے ہر ایک انسان کو دیکھیے ٹیکنالوجی تو ہر چیز میں ہے آپ بینک سے لے بینک سے جائیے آپ ڈیلی جو ہمارے فون یوز ہو رہے ہیں کوئی ٹیب یوز کر رہے ہیں کوئی جاب کے لیے پڑھائیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہر ایک چیز کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے آپ دیکھیے ہیلییکپٹر چل رہے ہیں ہیلی پٹر پلین چل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے سب مرین پانی کے نیچے اتنی عام دنیا آج کل لوگ دیکھتے ہیں آپ نے واٹر والے ریسٹ ٹرینڈ دیکھا ہوگا یہ سارے ٹیکنالوجی کا ہی ایک پارٹ ہے اور آ دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی آگے آ گئی ہے اور آنے والے وقت تو میں تو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دور ایس بھی آئے گا جب یہ معاشرہ شاید انسانوں سے نہیں روبوٹ سے ہی چلے گا اب دیکھیے ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہی یہ ساری چیزیں پاسیبل ہو پا رہی ہیں گرو کی بات ہوگی اور ہمارے لیے یہ بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہوگا ان فیوچر کبھی جا کے ہم دعا کرتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہماری یہ دھرتی پر پھولتی پھلتی رہے ہمارا گل ستا یہ چمن جو
ہاں ہاں بالکل تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہ مستقبل میں ٹیکنالوجی اور بھی ترقی کرے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹس اور اسمارٹ سسٹمس انسانی زندگی کو مزید بہتر بنائیں گے تو ہم ٹیکنالوجی کو سکھانے چ سیکھنی چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہے تاکہ ہم ترقی کر سکیں تو آپ میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی اللہ کی دی ہوئی عقل اور انسانی مہت محنت کا نتیجہ ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح اور مطلب کہ مثبت استعمال کرے تو یہ ہماری زندگی کو بہتر آسان اور کامیاب بنا سکتی ہے تو ٹیکنالوجی نے صرف ہمارے کام کو آسان نہیں بنایا بلکہ ہماری سوچ اور زندگی کے طریقوں کو بھی بدل دیا ہے تو آج ہر عمر کے لوگ ٹیکنالوجی ج سے فائدہ اٹھاے ہیں بچے آن لائن لرننگ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس اسائنمنٹس تیار کرتے ہیں اور پروفیشنلز مطلب کہ اپنے آفس کے کام ٹیکنالوجی کی مدد سے مکمل کرتے ہیں تو ایگریکلچر یعنی مطلب کہ زرعت کی مادیم میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت ہی اہم کردار ہے آج کل کسان ماڈرن مشینس اور ایڈوانسڈ ٹیکنیکس استعمال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہیں تو موسم کی معلومات بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے پہلے ہی مل جاتی ہے جسے فصلوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے نا
بالکل بالکل
ہلو
جی جی میں آپ کی باتیں سن پا رہی ہوں تو آپ کے ابو جان کیا کر وہ بھی کسی ٹیکنالوجی والے فیلڈ میں ہی اور سرکاری دفتروں میں نوکری کرتے ہیں یا پھر ان کا کچھ بزنس ہے
ہاں بالکل
اچھا اچھا اوکے اوکے
تو کیا بول رہی ہیں ہاں ہاں
میں آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے میں معافی چاہتی ہوں آپ تھوڑا دیکھیے اپنے سائٹ سے
ہاں اب ٹھیک سے آ رہی ہے
ابھی آپ سن پا رہے ہیں مجھے
ہاں ہاں میں سن پا رہا ہوں اچھی سے
جی جی جی تو بس یہی ہے اور ٹیکنالوجی کے مادھیم سے آپ دیکھیے گھر بیٹھے آپ کو چند منٹوں میں ہی آپ کو کھانا مل جاتا ہے چند منٹوں میں آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں چند منٹوں میں آپ کو کوئی ضرورت کا سامان مل جاتا ہے آج کل تو دیکھیے ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے جناب کہ کٹی کٹائی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے گھر آ جاتی ہیں آپ کو اتنا بھی محنت نہیں کرنا پڑتی ہے روٹیاں بنانے کے لیے لوگ آپ کے گھر آ جاتے ہیں روٹیاں بنانے کی مشور چین ہیں اور ہر چیزوں میں اتنی آسانیاں اللہ نے ہمیں دیش دی ہے اس ٹیکنالوجی کے نعمت کے نام پہ
ہاں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہہ دوں کہ بینکس اور فائنانشل سسٹمس میں ٹیکنالوجی ن انقلابی ملکہ بھرپاک کر دیا ہے آن لائن بینکنگ کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بل جمع کر سکتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں تو اس سے وقت کی بچت ہو ہے اور کم تیز کام تیزی سے ہو جاتا ہے تو ٹیکنالوجی نے ایجوکیشن کو ہر شکص تک پہنچانے میں مدد کی ہے آج دنیا کے مشہور ٹیچرس اور یونیورسٹی کے لیکچررز انٹرنیٹ پر دستیاب ہے تو اس سے مطلب کہ دور دراز علاقوں کے اسٹوڈنٹس بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو مطلب کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اب ٹیک ٹیکنالوجی بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے فلڈس ٹارمس اور ارتھ کوکس کے بارے میں ل کہ پہلیے ہی وارن مل جاتی ہے تو جس سے لوگ اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں تو اس طرح ٹیکنالوجی انسانی مطلب کہ جانو کو بیلنس مطلب کہ بچانے میں بھی مدد کرتی ہے آپ بتائیے
ہ دراصل آپ دیکھیے جو آج کل یہ ہمارے ایپ ہمیں ملے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے اہمیت سے جیسے کہ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آپ دیکھیے کچھ چند چند سیکنڈ کا کام ہوتا ہے ہم ایک دو سیکنڈ میں کچھ ڈالتے نہیں ہیں کہ ہمیں ایک لمبر لسٹ دے دیا جاتا ہے اس مدعے پہ ہمیں اتنا سارا علم ہو جاتا ہے یہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں کتنا کچھ تحفہ دے رہی ہے اور اس اس بارے میں یقینا پاسبل ہو ہمیں دیکھنے کو ملے اس کے اس کے مادھیم سے اور بتائیے آپ
تو اسی کے ساتھ سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھھیے گا اللہ
مجھ بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا